آپ ٹھیک ہو وعلیکم السلام شکر اللہ کا آپ سنا گ سب ٹھیک ہے
سر آ آپ کیس
بس شکر اللہ ت آپ سناؤ
بی ٹھیک ہے
ہاں وہی بیمار ہے مجھے آج رات کو بھی اتنا تنگ کیا اتنا پریشان کیا قسم سے کل بھی ہاسپٹل لیا اور آج رات کو پھر سے اتنا تنگ کیا اور کیا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا عید س وہ ن ر خالیر خالی تو ہوتی ہے خالی خالی روتی ہے وہ ورنہ ایسا کبھی نہیں کرتی تھی اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہو گیا ہے
اس کو نظر ہوئی ہوگی ہاں اور کیا وہ پرس سے بچ چ کرونا برداشت نہیں ہوتا ہے
اور پھر رات بھر سونا نہیں ا وہ اپنی ہی اتنی کمزور ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے
اوپر سے پھر ہونا رونا وہ اتنا روتی ہے اس نے رات کو کیا کیا ماسی کو بھی مارا بولا میرے پاس مت سو جاؤ جاؤ اٹھو یہاں سے مجھ م دودھ مانگ رہی تھی مجھے دھ ڈاکٹر نے مانا کیا ہے ابھی اس کو دھ دینے سے کیونکہ اس نے کہا شاید اس کو یہ نا انڈسٹائن کی انفیکشن ہے اس نے کہا ابھی ڈائی پروڈٹ کچ بھی نہیں دینا
ہاںی بات آپ ہاں
اس کو ہے نا خالی بات واتے یہ خود کو خود کرتی ہے یہ اس کو نظر ہے اور
اس نے اتناہ رویا رات کو کو اتنا رویا رات کو پھر میں نے اس کو یہ پھر ب پھر باگ گئی یہاں سے بولا میں جاؤ بولا میں جاؤں گی
ہوں ہوں
بولا میں جاؤں گی پاپا کے پاس د پاپا کے پاس وہاں بھی رو رہی تھی پھر اس کو پاپا نے کھیلتے کھیلتے بولا آجا میں ابھی ماما کو کھچی کھیچی کروں گا رویا اس پہ بھی ہے بولا نہیں وہ میری ماما ہے اس کو کھچی کھچی نہیں کرو
اس کو ہے نا اصل میں نظر اس کو نظر ہوگی
پھر واپس آئی دیا میں نے پت نہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو کیا ہوا اس کو اچانک سے کل شام کو میں نے اس کو کھانا دیا تھوڑا سا یہ کتنا کھا دیا اس نے ایک دو چمچ کھائے
ہاں
اور اس نے اتنا اس اس نے مطلب خود ن معیار کے پاس پکڑا ہے اسے اسٹمک کے پاس
ہوں
اس نے کیا کیا ہے روتے روتے اس ٹائم پاپاورہ اس کو انا وں میں درد تھا وہ اسی ٹائم اٹھ گیا لیا اس کو لیا اس کو ڈاکٹر کے پاس
اس کو ہے نا اس کے ساتھ بہت ماما کو بھی تھا نا اور پاپا کو بھی بہت ہے اس کے ساتھ
بہت زیادہ اور کیا پھر بھائی کو بولا اس کو ہاسپٹل لے جاؤ اس نے کہا میں گاڑی نہیں چلا سکتا اور بھی پتا نہیں کہیں پہ ٹاس واس آئے گا وہ یہ تو اس نے مانا ہی نہیں پھر میں نے پاپا پھر پاپا نے بولا چلو میں آؤں گا میں نے نہیں بانا میں نے کھانے ہی اب آپ کو بھی ٹانگوں میں درد ہے
ہاں
تو آپ نہیں آؤ چلو کوئی بات نہیں صبح تک دیکھیں گے صبح اس کو دوائی ڈاکٹر نے باہر ہی دی نا دوائی تو میں نے ان کو بولا پہلے وہی دیں گے
اسی سے مت ہوگی فرق اس کو اصل میں ہے نا اس دودھ پیتی ہے نا بہت اس کے ہی مطلب روز اس کو آئی ہوگی اس کے لیے یہ مانگری ہوگی نا اس نے اس لیے بھی رویا ہوگا کہ یہ لوگ اب دیتے ہی نہیں ہے
ہاں میں نے ب ہاں کل میں نے اس کو نہیں دیا اسی وجہ سے پھر اس نے کیا کیا اس نے مجھے رات بھر ایسے ہی رکھا ہے قسم سے پھر اس کو پاپا صبح بھی آیا نماز پڑھ کے پھر صبح بھی اس نے پھونک وغیرہ وہ یہ دیا
ہاں
تھی ابھی
اوپر سے بچے کو بہت ہوتا ہے نا رونا وہ نہ برداشت نہیں ہو ہے بڑے کو انسان کچھ کرے گا لیکن چھوٹے کا نہیں ہوتا ہے برداشت
اس نے اتنا رویا ب اس کو اتنا عذاب ہو گیا نا
ہوں ہاں اور بتاؤ پھر لایا وہ سوٹ جو نا بور چیز کو میں تلا لگاؤں گی
ابھی تو سویرا صبح سویرے کہاں سے میں گئی سوٹ لانے
اچھا
مما کے ٹائم پہ نا ہم نے ایک فارم بھرا تھا شاید آپ کو پتا ہے اس کو دس لڑکی کیوں نہیں
پتہ نہیں
ہاں ہم نے ایک فارم بھرا تھا اس میں پھر ب بولا تھا انہوں نے اس میں پھر بولا تھا انہوں نے پیسے آئیں گے
اچھا
تب سے میں ویٹ کروں تب سے مجھے لگتا ہے ایک ڈیڑھ سال ہونے کو ہے فھرماما بھی وید کر رہی تھی لیکن کچھ بھی نہیں آیا ہم میںیں کل پت نہیں جب میں نے آپ کو بولا کہ جب میں نے آپ کو بولا نا یہ میں نے کھانا نہیں کھایا تو اب کھا رہی ہوں تھوڑا سا
ہاں ہاں
تو میں بیٹھے ہوں ایسسی اچانک فون پہ میسیج آئیے
اچھا
ہاں اس پ میسج آئی آپ کے اکاؤنٹ میں دس ہزار آئے
اچھا
تو پھر میں نے چیک کیا تو اس میں دس ہزار آئے تھے
اچھا چلو ٹھیک ہے
وہ دس لڑکیوں کے ہے لیکن لن اگر خالی میرے ہوتے تو مزہ تھا
اچھا وہ دس لڑکیوں کو دینے ہیں
ہاں اور کیا
ٹیک چلو آدا ہی صح تو آیا ل
ہاں اور کیا
کچ نہ سے بہتر تھوڑا بہت
تھوڑا بہت ہی ہے ہاں اور کیا اس میں مطلب اس میں مطلب ہزار ہزار آئے گا ہم کو ا بھی
اچھا
ہاں ہزار ہزار تو آئے گا ہم
آاں باپ ایک کا ا ماما اور خود کا حصہ خود کو پکڑو اور ب
ارے نہیں ماما کاب لوں گی اس کو چھوٹی بہن وہ مت تھی اس میں
ہاں وہ بھی صحیح ہے وہ بھی اچھی بات ہے
ہے نا وہ نہیں تھی اس میں کیونکہ اس میں ایج ہونی چاہیے ایٹین ابو وہ نہیں تھی اس میں اب میں جاؤں گی میں نکالوں گی وہ تو اس کا دوں گی ماما کا
اچھا
نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں آتا حساب ایسے اب میں چلو ج کہ میں نے کل ہی وہ سوچا ہے اس کا میں دوں گی اس چھوٹی بہن کو ہ
چلو ادے ایسے ہوتے ہیں لے لیتے ہیں
اور کیا ا ہم م
میری بہن اگر مجھے ادار بانگتی ہے نا وہ بولتی ہے چلو میں دوں گی میں پھر بولتی ہوں ہاں ٹھیک ہے اب جب دینے کا وقت ہوتا ہے نا وہ ا دے دیتی بولتی چلو آھا میں دیک کن گ کا دودھ
نہیں یہ پتاہ ہے میں نے کل سب سب کے ساتھ لڑائی کی ہے میں نے سب کے ساتھ لڑا کل
کیوں
پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا پہلے تو یہ دونوں بہنیں یہی باتیں باتیں کر رہی تھی نا وہ یہ
ہوں
تو میں مطلب نہ ان کو بلا سکتا ہے انسان نہ چلا سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے ایسے کیا کرتا مطلب اگر مجھے کوئی کام ہوتا میں بلاتی ہوں نا ان کو وہ لا یہ لا یہ کرو وہ کرو یہ اپنی کام کے ساتھ اتنے بزی تھے مطلب یہاں کی بات سننے کے کوئی تیار ہی نہیں تھا مجھے فریش اسٹیشن آئی میں نے اتنا چلایا پہلے تو چھوٹی بہن پہ اس پہ چلایا وہ اٹھی گئی روتے روتے واش روم میں
اچھا
وہ گئی رو نے واش روم میں پھر آئی وہ دوسری والی آپ کو کیا ہو گیا اس کو کیوں کیا وہو یہ ایسا ویسا اس کو بھی میں نے کہا آپ پاگل ہو جاؤ گی آپ کو کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ اتنا اگر باپ دیکھے گا وہ مار ڈالے گا ہوا اس کے ساتھ پھر دادی نے کچھ بولا تو ہوا اس کے ساتھ کل سب کس کل کل سب کے سیلنگ چل رہی تھی اور کیا ایسے ایسے پاگل ہوتا ہے نا ان مطلب یہ کر رہے تھے
ت رہانا ملتے ہے
اور کیا اتنا پوچھو ہی مت مطلب اس اس نے کل دن میں میری جو بیچ والی ب ہے نا دوسری والی اس میں کس دن میں مجھے لگتا ہے ت اس ٹاسک کمپلٹ ک ہیں
اوں ہوں
کیا
اسی کے سھ ان ہو گئے ہیں کام وام مت کرو خالی کسی کے ساتھ
وہ تو کام کر رہی تھی لیکن لیکن اپنے ساتھ ہی پتا نہیں خود کے ساتھ ہی نہ یہاں کا سننا نہ کسی کے کہ بات کی طرح دھیان مطلب اپنے آپ کے ساتھ
گم ہو جانا
اتنا پرسٹریٹ ہوئی نا اس سے
ہوں اچھا
اور کیا
اوپر سے اس سے غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے جب انسان سنتا ن نہیں یہ ایک بار دوسری بار تیسری بار
بہت ن نہیں اب تو سنتے سنتے ہیں یہ لیکن وہاں سے ان کا کام تھا مطلب یہ بھی کیا کرتے ہیں یہ تو سن بات لیکن وہاں سے اس میں بات نہیں آنی چاہیے وہ یہ وغیرہ نہیں ہونا چاہی اس وجہ سے میں ہوئی
ٹھیک ٹھیک
ہوں
ہوں ہ چلو کوئی نہیں کریں گے دھیرے دھیرے خود سیکھ جائےیں گا
پھر میں نے دوسری والی کو بھی کیا میں نے کہا میں جب گھر جاؤں گی پھر آپ کو سمجھ آئے گا وہ یہ آپ کیا کرو گی ت
ہوں سارا لوڈ اسی پہ آ جائے گا نا
ج ب ب
ہے نا
میں نے بولا سارا لوڈ اسی پہ آ جائے گا
بہ نا ایک کر
ہلو
کیا بول رہے ہو
میں نے بولا پھر سارا لوڑ اسی پیاج
دی میں بول رہی تھی نا مطلبپ کیا یہ کر رہی ہو میں پرسوں گھر گئی دو دن ہمیں پیچھے سے بھی مطلب میں وہسا نا کہ اللہ گسم مطلب شام تک بنے شام تک میںنی نہیں وہ کرتی ہے کام تو ہر بات آپ کو بول تو وہ مجھ سے زیادہ کام کرتے لیکنر ایک سائڈ س وہ نہیں پہنچ میں وہاں سے آئی نا میں نے اللہ قسم پتہ ہے کیا کیا تو میں نے وہاں سے آ کے کہ شام میں شام کو پھر میرا پتی آیا وہ نہیں آیا تھا نا ان دنوں جن دنوں میں گھر گئی تھی وہ ان دن یا نہیں آیا تھا ن زردی نے ان کو ان کو عید بھی دینی تھی بہت پھر اسی د ن ہے وہ بورا آپ کیا کر رہ ہو میں نے کہا آپ دیکھو نا بہ کروں میں مطلب دھونے کے بنا کپڑے رکھے ایسے ہی نبو نکالے ہیں
ہوں ہ
نہ کچھ اور کیا پھر میں وہاں سے آئی میں نے پہلے سارے وارڈ رومس کی صفائی کی بیری الگ رکھے بیدی کے کچھ کبڑے تھے جن کو پریس کرنا تھا وہ کیا وہ کہا میں نے
اوپر سے فرسٹریشن آتی ہوگی ن جب محسی سارا انسان دیکھتا ہے باہر سے
اور آپ کو پتا ہی ہے نا مطلب مجھے ہر ایک چیز اپنی اپنی
ہاں آپ کو او س ڈی ہے وہ مجھے پتا ہے آپ کو کرٹنس بھی ایک سیکنڈ کے لیے ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے
مجھے اس چیز سے ہوتی ہے چلو ہمارا بہت ٹائم ہو گیا
چلو ٹھیک ہے